ہمم آواز آ رہی ہے
ہاں آرہی ہیں
السلام و علیکم
وعلیکم السلام
اور بتاؤ سب خیریت
الحمدللہ آپ بتائیں ہاں بنا لیا
کیا بنایا آپ نے
انڈا کڑی
اچھا اور گھر میں سب کیا کر رہے ہیں
تو چلو چائے کا کپ ہاتھ میں لو اور دل کی بات کرتے ہیں
ہاں ضرور
عشاء
اور آج کل کیا کر رہی ہو بہت دن بعد بات ہو رہی ہے تم سے
ہاں ہاں تھوڑا سا بزی تھی گھر کے کاموں جی اور پڑھائی
اچھا سمجھ سکتی ہوں دنیا کی مشغولیت نے دوستوں سے بھی دور کر دیا ہے نا لیکن پتہ ہے جتنا ٹائم گزر جائے ا سچے دوست پرانے نہیں ہوتے
ہاں بالکل اس تم سے بات کرتے ہی لگتا ہے سب ٹینشن ختم تمہیں یاد ہے ہم اسکول میں ایک بینچ پر بیٹھ کر کتنی باتیں کرتے تھے
ہاں ہاں کیسے بھولو ٹیچر آتی تھی تو کتاب کے پیچھے چھپ کر ہنسنا اور لنچ باکس آدھے آدھے اکر لینا تے تیری بریانی میں آلو میری میں انڈا لے ایکسچینج کر لیتے ہیں
اف وہ دن نہ کوئی فکر نہ کوئی ٹینشن بس دوستی اور مستی اب بارے اب برے بڑے ہو گئے تو لگتا ہے دوستی کی ذمہ داری بن بن گئی ہے
صحیح کہا پہلے دوستی ٹائم پاس تھی اب دوستی سہارا بن گئی ہے جب دل اداس ہو تو تمھارے میسج آ جاتا ہے سب ٹھیک اور آدھا وہ
اور جب میں غلط راستے پر جاتی ہو تو تم فورن کہتی ہو روکو یہ ٹھیک نہیں ہے دوستی میں سچ بولنا بھی جروری ہے نا
ہاں بالکل اصل دوست وہ ہے جو تعریف کے ساتھ ت تنقیب بھی کرے جو آپ کی دنیا کے سامنے عزت دے اور ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی کی دوستی دیکھو جان حاضر مال حاضر کرتے ہیں نہ دوست اندھیرے میں روشنی جیسا ہوت تا ہے
آئی امی میں کہاتیو سبحان اللہ اللہ ہر کسی کو ایسا دوست دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے اچھا یہ بتاؤ تم میری سب سے اچھی عادت میری سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے یرا
تمہاری سب سے اچھی عادت تم بہت جلدی معاف کر دیتی ہو دل میں میل نہیں رکھتے اور دوسری بات تو میری ہر سب کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہو حسد نہیں کرتی اور تمہیں میری کون سی عادت سب سے بری لگتی ہے سچ بولنا
بڑی والی کوئی نہیں بس یہ تم غصہ ہو ہر دو دن بات نہیں کرتی پھر ہوتے ہی میسج کر دیتی ہو سوری یار
ہاں ہاں ہاں پکڑا گیا چلو آج وعدہ کرو تم مجھ سے ناراض رہو گی نہ میں تم سے ٹھیک ہے
واہ دوستی میں ایگو کی جگہ نہیں ہوتی ویس ج اگلے مہینے مل رہے ہیں نا بہت دل دل ہے تم سے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنے کا
انشاء اللہ ضرور ملتے ہیں چائے پیتے ہیں پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور نئی یادیں بناتے ہیں اللہ ہماری دوستی کو نظر باز سے بچائے اور ہمیں جنت میں بھی ساتھ رکھے آمین
امین سمہ امین تم تو تم جیسی دوست نعمت رحمت ہے شکریہ یار ہر ہل ہر حال میں ساتھ دینے کا
شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے تم بھی تو میری ہا طاقت ہو چلو اب جاتی ہوں پھر رات کو کال کرتے ہیں اپنا خیال رکھنا
کیسی لگی ہے دوستی والی بات آپ
بہت اچھی لگی بہت بہترین
میرا پچاس کام ہوتا ہے مری آپ کے پاس صرف ایک کام تھا نہیں نہیں کل چھٹی ہے
ہاں کل تو سنڈے ہے تو کہاں آپ جائیں گی اور کہیں آنے جانے کا پلان
ہاں ہاں کل مجھے ا وہ چھوٹا سا میرا بزنس ہے جہاں گاڑی دھوئی جاتی ہے وہاں بس کام کرنے جانا ہے
ہاں بہترین اپنا خود کا بزنس آپ نے بنایا ہے
نہیں نہیں خود کا نہیں ہے میں میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے میں تھوڑی غریب ٹائپ ہو تو میری گاڑیاں نہیں وہ
ہاں جی
میرا بزنس بھی نہیں ہے میں وہاں کام کرتی ہوں
صحیح ہے چار پیسے کمانے کو مل جاتے ہوں گے فری بیٹھنےسے اچھا کچھ کام ہی کرے
ہاں ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں آج کل بچے نہیں پڑھا رہی ہیں
ہاں چھٹیاں چل رہی ہیں دیکھیے میں نے کچھ بھیجا ہے آپ نے دیکھا نہیں ابھی تک کے
ہے
ہاں دیکھے ذرا دھیان رکھے
کتنی دیر ہو رہی بھی یہ ہو رہا ہے نا کیا امپوٹینٹ ہے
ہوں پتہ ہے سب سے پیارا رشتہ کون سا ہوتا ہے وہ رشتہ جس میں لفظ کم اور احساس زیادہ ہو
میں تو کہتی ہوں کسی اور کو میرے پیچھے انے دیگی بالکل رشتہ خون سے نہیں احساس سے بنتا ہے نا کبھی کبھی اجنبی بھی اپنے لگنے لگتے ہیں اور اپنے بھی اجنبی
صحیح کہا اللہ نے ہر رشتہ ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بھیجا ہے ماں باپ کا رش جنت کا دروازہ ایک بار ان کے ہاتھ سر پر آ جائے تو گر لگتا ہے دنیا کی ساری طا مل گئی ایک بار ہی سو بند سو باند دروازے کھل جاتے ہیں بند دروازے کھل جاتے ہیں
تم سنے فرے سب کی چنتا ہے مجھے آپ کی ب ہاں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے باپ سایا ہوتا ہے جب تک وہ ہے لگتا ہے اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا انیں اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے
بالکل پھر آتا ہے بہن بھائی کا رشتہ لڑائی بھی سب سے زیادہ محبت بھی سب سے زیادہ بھائی کہتا ہے میں ہوں نا اور بہن کہتی ہے فکر مت کرو چھوٹے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا لنچ کھا جاتے ہیں بڑے ہو کر ایک دوسرے کی عزت ب بچاتے ہیں
اور محرم رشتے خالا پھوپ پھوپی دادی نانی ان کے گھر جاؤ تو لگتا ہے بچپن واپس آ گیا ہے آ گیا کوئی پیچھے بیٹا کھانا کھایا تو دل بھر آتا ہے
اور سب سے حسین رشتہ شوہر بیوی کا رشتہ یا اللہ کے نام کا رشتہ ہے لباس جیسا ایک دوسرے کی کمی چھپانے نہ ایک دوسرے کی طاقت ا صب کی چائے رات کے دعا اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی قربانی
صحیح اور دوستی کا رشتہ دوست فیملی کے بعد اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو بنا مطلب کے سنتا ہے بنا جھگڑے کے سنبھل سمجھاتا ہے مشکلوں میں کام آئے اور خوشی میں دل خوش ہو جائے خوش ہو
ہوں رشتوں کا راز کیا ہے پتاہ ہے تین چیزیں عزت وقت اور معاف کرنا جہاں عزت ختم رشتہ ختم جہاں وقت نہیں دیا رشتہ دور ہو گیا اور جہاں معافی نہیں وہاں درار آ گئی
سب سے ضروری بات رشتوں میں عکس عکس ایکسپیکٹیشن کام رکھو ایکسو پتس ہمیں نہیں نکلتا ہے جو دے سکے سکے سکے دو حساب مت رکھو اللہ دیکھ رہا ہے جو بہترین بدلے دیتا ہے
سبحان اللہ رشتہ نبھانا ایک عبادت ہے کوشش کرو کہ جو جب بھی کسی سے ملو وہ یہ کہے اس سے مل کر دل خوش ہو گیا اللہ ہمارے سارے حصوں میں محبت برقرار اور سکون رکھ دے آمین
آپ کی نظر میں سب سے مضبوط رشتہ کون سا ہے اور آپ آج کس رشتے رشتے کو تھینکیو بولنا چاہیں گی
بہترین رشتہ تو میرا دوستی کا ہے جس میں ہم اپنے دل کی ہر ایک بات کھول کے بتا سکتے ہیں اپنے پسندیدہ اپنے ناپسند اپنا غصہ اتنا خوشی سب ظاہر کر دیتے ہیں ایک دوست کے لیے بس دوستی کا رشتہ ہی رشتہ ہی سب سے مین ہوتا ہے
اچھا جی
ہاں
بات آپ نے بہت اچھی بولی
آپ بگون کا رشتہ بہت بہترین لگتا ہے
ٹھیک دیدی ٹائپس کا بہت اچھی ہے وہ انجیکشن دے دیا ہے اور دوائی بھی حاصل کریں آپ نے کچھ بولا اواز نہیں آئی
وہ کیسے آپ کو صحیح لگتا ہے
بس وہ میرے کو اچھی لگتی ہے میرا خیال رکھتی ہے میرے ساتھ رہتی ہے بہت سی چیزیں